السلام وعلیکم
وعلیکم السلام السلام وعلیکم
چو ٹھیک ہو
ایک منٹ میں یہ سنا چاہتی ہوں پہلے کا کچھ نہیں سن رہی ہو ہیلو السلام وعلیکم
وعلیکم السلام السلام وعلیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
جی ہاں ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے بتائے آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بیٹھا تھا گھر پہ آپ کیا کر رہی ہو
میں نے بتایا نا مجھے کچھ کام ہے پہلے کچین میں
ہوں
پھر میرے بھائی کو نکلنا تھا دکان پے ہیا نکل رہی تھی اس کو توڑ رہی تھی پیچھے پیچھے
ہاں پھر آپ بھی نکلی باہر تک
تو پھر نہیں نہیں میں نے بولا اسکو کے نکلو تو میں اس کو سائ کر کے نکالوں گی پھر اس نے مانا ہی نہیں اس بتا کچھ لا کے دو پھر میں نے اس کو کہا ہے کے مجھے پیسے بھی نہیں تھے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں پھر میں نے بولا فرینڈ کو پہلے مجھے پیسے دو اس نے کہانی اب میں یہاں سے گھر آئی نا آب پاپا نے بتایا پہلے اس نمبر کو سکسٹی ون تھاؤزینڈ ڈالو
اس نمبر کو
پتا نہیں کسی کو دھیان نہیں دے سکسٹی ون تھاؤزینڈ
ہ
پہل میں نے اس کو سکسٹی ون تھاؤزینڈ ڈالیاں
ہ
ہاں ہوی ہوئی سیونٹی تھازينڈ میرے پاس پاپا کے تھرٹی تھازینڈ
جی جی
جی جی پھر یہاں سے میں گھر آئی یہ پیسے ڈال رہی تھی تو یہاں پہ وہئی ا کفیری پہنائی کی شادی ہوئی ہے نا وہی آئی ہے مطلب ایسے مکان کو
کون سی پھیر یبہن ہے
جس کی شادی ہو گئی ہے شب مینہ میں رہتی ہے
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں ہ میں نے ان کو بتایا چل میں واش روم جاتی ہوں بیٹھیا
ہاں تو ابھی واش روم میں ہو
جی نہیں میں ایک کمرے میں واش روم میں کیوں بولوں
اچھا ٹھیک ہے
جی
اور بتائیے کھانا کھایا آپ نے
کھانا تو کھایا کافی
ہم کو پتہ ہمیں بیچے تھے نا سر نے وہ پروجیکٹ
ہاں
وہ انٹ رسٹ کرتا ہوں
ہنو ہوں ہوں
ایک کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ریسٹ
اچھا
ہاں جی
ٹھیک اوپر سے وہاں کی چتنے کتے تھی میں سوچ رہی کہ میں کیسے جاؤں گی جب یہاں سے مجھے سائیکل پہ کایا
اچھا ٹھیک آپ کہاں نکلیے تھی بہت دور ہے نزدیک ہے
نہیں نہیں دور اتنا تو نہیں ہے نزدیک بھیہ اتنا نہیں ہے مھجے کب لگا تھا میں اس کو شاپ پہ لوں گی جب سیل لگا پھر میں نے اس کو لیا میں نےا ایسے ٹی شرٹ ٹرؤزر میں نکلی تھی
اچھا ٹھیک
جی
اور بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے
اسکول ویسے اسکول کب سے جانا ہے آپ کو
دھنیہ واد
ہلوان
اچھا ہاں
کن ٹونٹی کوئی جان ہے
ہاں وہین ٹوائٹی کرسو ٹوائٹی و کوے ہاں
اچھا ٹھیک اچھا مجھے یہ بیایے پہلے
جی
دھوپنا تھی صبح سے ابھی دھپ ہے تھوڑی بہت
نہیں کہاں ہے تو پیار یہاں سے تو بارش ہونے والی ہے قسم سے
نہ یہ تو دھوپ ہوئی تھوڑی سی
نہیں نہیں یہاں س بارش ہو ہوگی
نہیں بائی سے ہو توڑا
ہاں بھی یہاں بارش ہوا آج لیک بارش میں کیا نیند آتی ہے مزہق
ہاں جی پرر سے نی جب وہ بارش کی آواز ہوتی ہے نا باہر سے
واہ وہ کتنا مزہ کتنا ہوتا ہے ہم جب بھی گھومنے جاتے تھے نا گھر والو کے ساتھ
جی
ٹرین نکلی یہاں سے ہم جبھی گھومنے جاتے تھے گھر والوں کے ساتھ تو ہم رات کو بیٹھتے تھے ہم شام کو کبھی نہیں واپس جاتے تھے پھر جب ہم رات کو بیٹھتے تھے نا ہم ہوٹل بووالا پا کرتے تھے جو پانی کے پاس ہوگا
اچھا ٹھیک
ہاں ہاں تو رات کو جب شام کو سارے سوتے تھے نا ہم نکلتے تھے باہر
باہر
ہاں باہر
اچھا ٹھیک
فوٹو ہوتی ہے نا پھر ہم اس پانی میں اس پانی کی آواز سے کتنی نیند آتی تھی صبح ہم جلدی جلدی اٹھتے تھے لگ بھگ چھ بجے اٹھتے تھے
تو جب آمم آپ پانی کا پی مطلب جب آپ پانی پیتے ہیں نا
جی
آپ وہ ٹینکی سے ہی پیتی ہو یا
ارے نہیں ہم کبھی بھی ٹینگی سے نہیں پیئیں گے پیور کر کے پیور رہتا ہے نا
ہمم
پیریٹ کا پانی پیریٹ
میں وہی بتا رہا ہوں مطلب ٹینکی کا پانی ہوتا ہے
ہاں ہاں ورنا کیا
پیورٹ میں پھر ڈالتے پھر اسی میں پانی پیتے
جی
ٹھیک ہم لاتے ہیں حلوئی پورا سے وہاں پے ہے نا وہ کچھ بڑا کیا بولتے اس کا پیورٹ
بسلری ہوتے
نہ نہ ہم نا ان میں لاتے ہیں جو کلات تا ہے نا ماموں دن میں مطلب دو دن کے بعد پانی صبح
مطلب کیوں آپ لوگ کس میں لاتے ہو وہ پانی
ہوتے ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو
برتن
برتن نہیں
ہاں
کھین کیا
اچھا اچھا ٹھیک
معمو جاتا مطلب اگر آج صبح اسنےلایا ہوگا وہ پھر گاڑی میں لیتا ہے پانچ دس کا
اچھا پھر دو دن آپکو وہ پانی مطلب دو دن اگر آپ کو ایک ہی دن میں ختم ہوگی پھر کیا کرتے
پھر پھر ہم لاتے ہیں کہیں سے پر بابا خود لاتا تھا ویسے ہمیں نہیں نہ ہوتا ویسے ہمیں نہیں ہوتا ہے ایک ہی دن میں خرچ ہم نہیں پیتے یے والا پانی خبر مما کو کچھ الرجی ہے اس کے ساتھ الرجی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس پانی سے
کھاٹا کھاٹا لگتا ہے
ہاں لیکن یہ ٹھیک ہے یہاں سب یہ ہی پانی پیتے سب لیکن ہم بھی وہاں سے لاتے لائے پورا سے
یہ ہم لاتے کہ جب باہر جاتے تھے نا
ہاں
ہلو
ہاں ہیلو
ہلو جی جب ہم باہر جاتے تھے نا
ہ
ہم آتے تھے وہاں کیا بولتے ہیں اس کو ہمیں صبح آتی ٹھیک گاڑی اٹھانے سات بوٹلس بٹلس سے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا بسلری بووٹلس
ہاں
وہ بھائیے ہمیں وہی کر آتے تھے چھ سار بوٹل
مجھے پتاہ ہے وہ نا بڑا والا جو نا آدے ان میں بھی ڈالتے ہیں پیورٹ میں
ہاں ہم وہاں کی پانی نہیں پیتے تھے ویسے ہم بسلری ہی لاتے تھے
اچھا ٹھیک
جی اور آپ گئے ہو باہر وغیرہ پہ کسی بھی جہاز
ہاں بہت بار گھر والوں کے ساتھ
جہاز میں
ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں جی ہاں جی آپ کتنی بار آپ کی
میں ہلو جی آپ نے وائی فائی کنیکٹ نہیں کیا ہے
نہ نہ
میں گئی ہو آٹھ بار جہاز میں
اٹھنا بارہ تیرہ بار چڑھاؤوں
اچھا اچھا ٹھیک
مجھے ہو نا بچپن بچپن سے جاتے ہیں نا ہم دہلی یہاں پہ ونڑس میں وہی
اچھی بات ہے ہم بی منٹے رس میں ہی جاتے ہیں ہمیں اس بار بھی جانا ہوگا شاید
اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے
ہاں
جی
ہم جنوری میں جاتے
ہاں
پری میں واپس آتے ہوں
اچھا ٹھیک
جنوری میں جاتا ہے مارچ میں وقت آتا ہیں
لیکن آپ کو پتہ ہے آپ نہ یہ بہت غلط کرتے ہو
ہ
کیونکہ کن جائ کشمیر کشمیر کی برف لوگ آتے اس نے اسے دیکھنے چلے جاتے ہو باہر
ہاں ہاں ہمیں برف میں بہت زیادہ دیکھا ہم جب وہاں سے آتے ہیں نا یہاں پھر بھی برف ہوتی تھی لیکن پچھ مٹ نہیں کھا آپ نے یہاں ہم
ہچ ہاں
یہاں بھی پچھلی بار کوئی برف پڑی
کہاپبہ
کشمیر
ہاں پڑی نا
سری نگر میں تو نہیںئی بن
پڑھی تھی لیکن لاسٹ یہ کچھ دو تین دنوں میں باس زیادہ نہیں ہوئی مگر
ارے کچھ بھی نہیں تھاوڑی سی پی ہوناا پ کل کے ساتھ ہی پڑھتے پڑھتے
ہاں جی وہی وہی میں بھی بتا رہا تھا
جی ے وہ برف کا سا چاہیے
ہاں
وہاں سے تو بہت ہوئی تھی میں نے تو دیکھا
یہاں پ بہت نہیں ہوئی تھی لیکن ڈنگ مرگ سائڈ سے ہوئی تھی بہت یہ یہاں سے نہیں ہوئی تھی
ٹھیک پتا نہیں یہاں سے کتنی برخ پڑتی ہے جہاں ہم رہنے گئے یہاں سے بھی زیادہ پڑتی ہے
ہاں ہاں وہاں سے بھی زیادہ بڑھتی ہوگی
اور
اور بتائیے آپ
میں آپ کو کال کروں گی وہ یہیں سے ٹھیک ہے میں پہلے اندر دوں گی ایک نظر لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ کال کروںا
ٹھیک ہے ٹھیک اور بتائیے ہاں
چلی تو بدمی
ہاں ہلو چلیے ہم نا بعد میں بات کرتے ٹھیک ہے